ہیلو
ہلو اللام علیکم کیا حال چال ہے بڑے بھیا
ٹھیک ہے چھوٹے بھائی آپ بتاؤ
سب ٹھیک ہے الحمد للہ اور ابھی سو کچھ نہیں بس ایسے ہی بیٹھا ہوں آ ابھی میں نے سنا تھا کہ آپ کہیں گھومنے گئے تھے
نہیں گھومنے تو نہیں گیا ہے بس ادھر ہی اپنے ایریا کے سائڈ گئے تھے یہاں پہ نیشنل پارک یہ سب ہے دری ہی گئے تھے بس
تب موسم تو ادھر کا بہت خوش مزاج ہوا
ہاں کافی اچھے موسم ہے بارش ہو رہی ہے لگاتار صبح شام بارش ہو رہی ہے
وہی نا آج کل کبھی پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ کب بارش ہو رہی ہے اور کب دھوپ نکل رہا ہے
ہاں ماسا والا ادھر کی موسم تو کافی خوبصورت ہے
ہ اور ادھر پورا ایک دم ہریالیے پورا ہرا ہرا برا بھرا کھیت ہوتا ہے سب گاؤں میں نا
ہاں ہاں ابھی تالاب الاب بھی سب پانی سے بھر گیا ہے
ہاں مچھلی وغیرہ تو آپ لوگ مارتے ہی ہوں گے
ہاں کھیتی وتی بھی چالو ہو گیا ہے
ہ اور کام وغیرہ سب کیسا چل رہا ہے
سب ٹھیک ہے الحمد للہ خدا کا س
تو ابھی تو میں گھر ہی پہ ہوں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی کہیں گھومنے نکل جاؤں
کہاں جاؤ گے
ا سوچ رہا ہوں کہ دوست لوگ نے بولا کہ اور مانجھی شاید کوئی جوو ہے رانچی میں ادھر اچھا کا تو ویو وغیرہ
چ میں اچھا اچھا جوو ہے وہ زیادہ وہاں پہ
لمبا چوڑا بھی ہے کافی اور وہاں کیا تو روڈ پہ چلنے پہ نیتر ہٹ نیتر ہاٹ والی وائب آتی ہے
ہاں اچھی ہے اور پیڑ پودھے بھی بہت اچھی اچھی ہے زیادہ بڑی بڑی گھرنا پیڑ پودے س جانور ہاں اچھی بات ہے جائیے گھومے
تب اور آپ لوگ آپ تو کہیں جانے کا پلان بنا رہے تھے مجھے پتا چلا
ہاں ہم لوگ نتر ہٹ کا ہی جانے کا پلان بنا رہے تھے دیکھو ہاں
ہاں ابھی تو ادھر موسم کافی اچھا ہوگا
ہاں کافی اچھا موسم ہے وہاں کا سن سٹ ویو بہت اچھا ہوتا ہے نا
ہاں یہ تو ہے وہاں سب سے فیمس وہی ہے نا
ہاں بہت فمس ا
اور ادھر ابھی پڑھائی وغیرہ کیسا مدرسہ ودرسہ وغیرہ
ہ مدرسہ نماز وماز تو ہوتی ہے
اچھا ابھی محرم میں تو بہت مزہ آیا ہو گیا آپ کا آپ
ہاں گاؤں پہ گاؤں پہ تھے محرم میں
اچھا ہاں تبھی ہ کبھی تجیا وغیرہ بنا ارے وہاں وہاں پہ آپ لوگ کا جو تعجیہ تھا نا شاید باری کا
ہاں
بہت خوبصورت تعجیہ تھا میں نے دیکھا تھا
ہاں فوٹو اسٹوری لگایا تھا میں نے
ہاں شاید وہ میں دیکھا مجھے لگا کہ یہ باریک کا تھا ج بہت خوبصورت تھا ماشاء اللہ
ہاں ہاں خوبصورت آیا تھا ادھر ہم بھی گاؤں میں پورے پورے گاؤں میں گھومے ہم بھی پورے محرم گھومتے ہی رہے
ہوں سال بھر میں ایک آد بار چلا جانا چاہیے گاؤں پہ وہاں بھی تو اپنے آدمی ہیں سر بھائی چارگی اور تب ڈی جے وغیرہ خوب بجا ہوا ہے د دھوم دھام سے
ڈی جے ہاں چھوٹا موٹا ہی ہوا تھا لیکن ٹھیک تھا اتنا ہی کافی ہوتا ہے
ارے گاؤں پہ تو زیادہ سب کھیل وغیرہ میں دھیان دیتے ہیں نا وہ سب امام حسین کی یاد میں سب ماتم وغیرہ کرتے ہیں
ختم کرتے ہیں اسی چیز میں
ہاں اور ادھر بھی ڈالٹے مطلب ٹھیک ہی مانع تھا یہاں پہ آپ کو پتاہ ہے
ہاں
اور یہاں پہ جو تجیہ جو نکالا جاتا تھا ہر سال
ہاں
وہ اس بار نہیں نکال گیا اس کا کن میرے کو بھی پتا نہیں چلا
جبک وہ لوگ تو بنایا تھا تازیہ
ہاں الحمد للہ اچھا تھا یہ بناائے تھے وہ سب
ہاں
اور حیرانی کی بات یہ ہے نا بھیا کہ جو تجیہ تھا اس کو ان لوگوں نے چوک پہ رکھ دیا
اچھا
اور چوک پہ رکھنے کے بعد مطلب دس دن ایسے ہی چھوڑ دیا اسے
ہاں
اور ہم لوگ کے جو امام صاحب تھے
ہاں
آپ شاید اسس دن ملاد میں اپ بھی تھے شاید
ہاں ہاں ملاد محم بھی تھے اس دن
امام صاحب نے کہا تھا کہ تعجیہ بناؤ لیکن اس کو اچھا سے رکھنے کے لیے اور ان لوگ چوک پہ ہاں چوک پہ ایسے چھوڑ دیا اور دیکھ کیا رہا ہوں نا میں کہ جیسے کہ میں جب جب جا رہا ہوں نا تب دیکھ رہا ہوں کہ کبھی یہ گومبد ائب ہے تو کبھی مینار غائب ہے
ہم بھی وہی دیکھے ہم بھی آئے تھے ایک دن ڈالی گنج تو دیکھ رے آدھا آدھا رکھا ہوا ہے آدھا غائب ہے ہم بھی حیران ہو گئے ہاں میں بھی حیران ہو گیا تھا
ہاں اور کیا نہیں کیا کارن تھا پتا بھی نہیں چلا
ہاں وہ ہوگا کچھ
اے ادھر اوررے ادھر پتا ہے پولیس لوگوں کا پورا چار چار رہا تھا نا کہ اس رات میں نومی کے رات کو
ہاں
پورا پورا ریلی گھوم رہا تھا پولیس لوگ کا
کیوں
رف ریف رائٹ کر رہا تھا کیونکہ یہ کافی زیادہ سینسیٹیو ایریا ہے نا یہ
ہاں سینسیٹیو بھی ہے لڑائی وڑائی ہوتی رہتی ہے
ہاں اسی لیے مطلب پرشاسن نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی پرک کا دنگا یا مار پیٹ لڑائی جھگڑا ہو
ہممم
تہوار امن شانتی سے منانا چاہیے
بس صحیح ہے
اور آپ کا کچہری میں کام وغیرہ کیسا چل رہا ہے سب
ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے خدا کا شکر ہے
ہاں اللہ کا شکر ہر چیز میں کرنا چاہیے
بس صحی ہے
چاہے آپ کامیاب ہوئیے چاہے نہ ہوئی اللہ تعالی جب دنیا میں ہم لوگوں کو تشریف کیا ہے تو وہ رزک بھی دے گا
بس صحیح ہے ماشاء اللہ دے بھی رہا ہے
ا ماشاء اللہ دے بھی رہا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے زلت دیتا ہے سب اللہ کا مہربان ہے آدمی
سب خدا کے ہاتھ میں ہے جسے بنانا چاہے وہ بنا لیں گے جس کو کو بگڑنا چاہیں گے وہ کسی کو بگڑاننا تو نہیں چاہیں گے لوگ خود سے بگڑتا ہے
ہاں خدا کا کبھی نا شکر نہیں کرنا چاہیے
بس یہ ہر چیز میں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے چاہے چھوٹی سی خسی ہو چاہے بڑی خسی ہو
ہاں ہمیشہ اپ اللہ تعالی کا شکر گزار رہے ہیں آپ ہم ان شاء اللہ آپ ہر جگہ کامیاب ہوتے
بس صحی ہے
اور سب سب گھر میں کھیریت ہیں سب
سب سب الحمد للہ سب سب ٹھیک ہے
ابھی فی الحال تو میرے گھر میں چاچا کا بیٹا کا شادی ہے تو اسی میں تھوڑا ویست رہ رہا ہوں
کب ہے شادی
یہی دو دن آج لگن تھا دو دن کے بعد شادی ہے
اچھا تو جاؤ گے تم
ہاں جؤں گا ہے چاچا کے بیٹا کس آج آٹھ تاریخ ہو گیا نا دس تاریخ کو براتے ساید
اچھا ہاں تو دیکھو بارش کا ٹائم بھی ہے دیکھو
ہاں وہی وہی منا رہا ہوں ک طرح کچ کچ نہ ہو جائےا اور بہت خراب ہو جائے گا پھر
ہاں پورا مزہ بھی گڑ جاتا ہے شادی کا
ہاں اللہ کرم شے پانی وغیرہ نہ ہو ادھر بھی ٹینشن ہو جاتی ہے لڑکیوں لوگ کی طرف بھی
لڑکی والوں کو کو بھی سنبھالنے میں دقت ہو جاتا ہے
ہاں اور بہت مشکل کے بعد تو پورا باپ اپنا پوری زندگی کا پونجی لگا دیتا ہے بیٹی
بات صحیح ہے لوگ اس میں بھی دہیج وہیج لے کر
ہاں اور اس میں بھی جو لوگ دعوت میں جاتے ہیں نا دعوت میں اس میں بھی کمیاں نکال لیتے ہیں
نکالتے ہی کھانا ایسا ہے ویسا ہے کھانے میں کمی ہے
اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی پوری زندگی کا دولت لٹا دیا ہے یہاں پہ
ہوں
ابھی
ان لوگ کو کیا بولا جائے نہیں سودھار سکتے لوگ
ہاں سماج دیکھیے سماج ایک آدمی سے ایک آدمی سے نہیں سودھر سکتا سماج
نہیں
سماج کو سدار ہاں سماج کو سدھارنے کے لیے سرکار کا تو بات ہی الگ ہے بھائی وہ کوئی ایکسن ہی نہیں دیتے ساری چیزوں پہ نا
سرکار کو دھیان دینی چاہیے
سرکار دھیان دے گا تب تو دینا ہی نہیں چاہتا ہے وہ کبھی
ابھی ابھی تو شادی کا سیزن وزن ختم ہو گیا
نہیں ابھی تو لگن لگن لگن ابھی ختم ہو گیا ہے
ہوں اور
سے اسٹارٹ ہوگا
جو مارچ اپریل میں شادی ہو رہا تھا بھائی
تو لگاتار بہت
بہت زیادہ شادی ہوا تھا وہ احسان بھائی کی گھر کی شادی تھا نا اس میں
ہاں شادی تھی اس ٹائم اس کی بہن کی شادی تھی
الحمد للہ اچھا سا شادی ہو گیا مزہ بھی آیا ہم لوگوں کو کافی
ہاں شادی اچھے سے تو ہو گیا اچھی بولتا ہر سب کچ صحیح رہ
ہاں سب کو صحیح رہا عزت بچ گیا آدمی
ہاں بس یہ وہی سب سے بڑی چیز ہے
وہی عزت عزت کمانا آسان بات نہیں ہے
عزت کما لیتے ہیں لوگ
بہت مشکل سے آگے دیکھیے عزت کمانے میں آپ کو ایک سال سو سال لگ جائے گا لیکن بگڑنے میں صرف ایک منٹ
ہاں یہ تو بات صحیح کہا تم نے
اسی لیے کبھی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے مذہب کے لوگ یہ سب میں ماہر ہیں
ارے کافی تو لوگ ایک دوسرے کے چگلی چگلی کرتے رہتے ہیں دوسروں کو عزت عزت ہا عزت گرانا چاہتے ہیں دوسروں کو آگے بڑھتے دیکھنا سودھار چاہتے ہیں
اور ان کو ایمان کا تو ڈر ہی نہیں ہے
جورا سبھی نہیں
ایمان کا ڈر رہتا نا تو یہ ساری حرکتیں آج اسلام میں پھیلتی ہی نہیں
بات تو صحیح ہے
اسلام پھیلا ہے بہت مشکلوں سے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہے نا
لوگ سوچتے ہیں کہ تلوار کے دم پہ پھیلا ہے لیکن ایسا ہو ہی ہے ہی نہیں تلوار کے دبے پھیلنا ہوتے بس یہی ہے
محبت سے پھیلایا ہوا یہ آپ کا اسلام ہے اور اسلام کا مطلب ہر کو نہیں سمجھ پاتا ہے
لوگ اس کو اب بگاڑنا چاہ رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں باد بدنام کر ہی رہے ہیں لوگ
اور ہمارے محلے میں پتہ ہے آپ کو ہمارے محلے میں جو امام صاحب ہیں وہ امام صاحب کڑوی بات کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں سچ سچ کہتے ہیں
بس صحی ہے
وہی بات کو لے کر کے ان کو ٹرول کیا جاتا ہے
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی درجہ ان کا درجہ کیا ہے
اور وہ بول کیوں رہے ہیں ہمارے بھلائی کے لیے بول رہے ہیں اپنے بھلائی کے لیے نہیں بول رہے ہیں
بس صحی ہے
ان کو کیا ہے وہ تو بھائی حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ
ہمم
ان کی ان کے درجہ اونچا ہے ہم لوگوں سے نا
بس صحیح ہے چلیے اور سب بڑھیا ہے نا
ہاں اللہ کا کرم ہے اور کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں سب ہو گیا چلیے ٹھیک ہے سونے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے
ہاں چلیے ٹھیک
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ اور